ہیلو
تو
وعلیکم السلام اور کیسی ہو آپ
بس بڑھیا آم ٹھیک ہے آپ سناؤ کیسے ہو ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں
بس کچھ نہیں میں نے بس بڑھیا اللہ کا شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے میں اب بس نا آ کی پوس تو دیکھ رہی تھی آپ میں نے سنا ہے آپ وہاں گئے تھے سندر نرسری بھائی
ہاں
ہاں بڑی سندر فوٹو آئی ہے آپ کی وہاں کی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہیپ
اچھا
ہاں
ہاں
میں بھی لیٹی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو لاؤ م تھوڑا سا فون چلا لیتی فرصتی نہیں ملتی فون چلانے کی وہ بھی آپا تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسٹیٹس دیکھا تھا اپنی اسٹوری لگا رہے کہ یہ وہ ہاں یہ بھی بڑا پیارا ہزارا سا ہو رہا ہے موسم بھی اچھا ہو رہا ہے
آ
جی کیسا رہا آپ کا سفر آج کا وہاں کا
ہاں اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت زیادہ وہاں پہ بڑھیا تھا صاف صفائی کر بھی زیادہ بھا م
ہاں نہیں ماشاء اللہ میں نے بہت ادھر کی تعریفیں سنی ہے کہ مطلب بہت پیارا ہے دیکھنے میں وہاں آرام سے اپنی رک سکتے ہیں دیکیکے یہی ہے نا د اپنا تھوڑا سا اپنا اریے سے باہر نکلے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے پھر اپنے اریے میں آ جاؤ آج کل دیکھا میں تم نے کتنی گندی کتنی آلودگیاں پ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہ لیکن وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ تو بہت صاف صفائی ہے اس لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھی بہت اچھا لگا تھا اور صاف سفائی کا تو بہت زیادہ خیال رکھا وہاں پر ہاں اورر ج زات تھا
ماشاء اللہ
بہت لوگ آتے ہیں وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہوتا ہے کبھی جانا فیملی کے ساتھ پکنک کرنے
ہاں انشاء اللہ ضرور ان شاء اللہ پ ضرور جاؤں گی لیکن دیکھو ابھی بیچ میں کیا کہتاید سے پہلے سے کافی ٹائم سے میں دیکھ کریوں کی مطلب آس پاس اتنی آلودگی پھیل رہ ہے بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ میں صفائی نہیں ہوتی ہے
ہاں ہاں یہ تو بات آپ صحی ہی رہی اس و تو اور کہیں جانے کا بھی جی نہیں تے ہیں
اور زندگی دیکھ کے د میں ہی کرتا دیکھو آج دیکھو ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم گھر صاف رکھیں دیں گے تو گھر میں برکت کیا مطالعہ کی نعمتیں ہمارے گھر ائے روز ہاں آ گی ٹھیک ہے اور وہی گندگی ہم اپنے بر چھوڑتے ہیں پھر باہر سے وہ بیماریاں بن بن کے واپس ہمارے گھر میں آتی ہے اللہ کا شکر ہے اب تو مطلب اتنی سویدھا ہو گئی ہے ب کو گاڑی آتی ہے خود کوڑا لے رہے سوفا کوڑا الگ گیلاا کوڑا الگ پانچ چل لیکن پھر بھی کچھ لوگ اتنا آلس کرتے ہیں کہ کوڑا اپنا اٹھاتے ہیں اپنے گھر کے آگئی کوئی کونا بنا دیتے اس کونے پہ ڈال دیتے
کند پال
ہ
جبک جگہ جگہ پر کوڑا گھر بن گیا ہے کوڑے گھر میں ڈالو
ہ ہاں اللہ کا شکر ہے مطلب ساری چیزوں سے راحت ہے زندگی پھیلاتے ہیں اور دیکھو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان تو ہمارا ہی ہو رہا ہے نا
ہاں
وہ جو گندگی ہم پھیلا رہے ہیں وہاں پہ جو ہم کوڑا ڈال رہے ہیں وہ بیماریاں بن مچھر وچھر بن کے مکھیاں گندے گے گندے مکوڑے بن کے وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں واپس
ہاں سی کہو
اور پھر ایک دوسرے ہاتھ لگتا ہے کٹاڑو پھیلتے ہیں اسی سے اسی سے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں
ہاں سی بہت گندی کیا ہو رہی ہیں اور
جی
لیکن وہاں پہ تو بہت اچھا لگا وہ تو بہت صاف صفائی کا بڑا خیال ہے
تم لوگ جتنا سب فائی کو اپنی اور لاؤ گے نا اتنی تمہارے اندر خوش آمدہ آئے گی اتنا تم اھرو گے تمہارا تن من تمہاراری دل میں سکون رہا اور گندگی سے دیکھا ہوگا کھی ات دل میں بیےچیر سا رہ ہے نا آس پاس گندگی ہو تھوڑا گھر بھی گندا ہوتا ہے نا تو الجھن سی ہونے لگتی ہے
صفائی کرو جم بیٹھو بیٹھنے کا بھیجی نہیں کرتا اپپ نے کھ کے بھی گھر میں بھی گندگی میں ہو جائے تھوڑی بہت
یہ توٹ اور ہاں اور دیک تھنا الگ ہے شوکر ہے جب ہمارا گھر صاف ستھر رہتا ہے تو ہم سوچلو بھ تھوڑے سے کنا کتنا آتناس پڑ ہے بنتاچ صاف کرنا اب تمہارا گھر ہی صاف نہیں ہے تمہارا آس پاس کا کچھ صاف ہی نہیں تو تمہارا ذہن کیسے صاف ہو جائے گا
ہاں سی
جی
یہ تو ہے
اور اب تو اللہ کا شکر ہے دیکھو صبح ہی صبح گاڑی آ جاتی ہے گھر گھر آتی ہے
ہوں ہوں ہ کوڑا لے ل جب بھی لوگ ب سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں گاڑیوں میں نہیں ڈالا جاتا کڈ ہھوں میں نہیں ڈالا جاتا جب کہ کوڑے گھر بن گئے ہیں کہ ج جگہ جگہ اب تو گلی گلی میں تھوڑا گھر مل گیا اور گلی گلی میں سے گاڑی نکل نکل کے جاتی ہے تو لوگ اس صفائی نہیں کہ اپنے کوڑا کوڑے دان ڈالیں اپنے کوپڑے گھر میں ڈالے ہیں رات میں جا رہے ہیں جھیلتے ہوئے تو اپنے اڑد چمڈ بالکل بھی محنت س ہاں
ب یہ دیکھو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے نا لوکل ناٹک وغیرہ ہوتے تھے نا تو لوگوں کو سمجھ میں آ ہاں یہ نہ تھاک اس لیے کہ دارا اب کیا ہو گیا اب ساری چیزیں نا سوشل میڈیا پہ دکھا دیتا ہیں انسان کو کوئی
ہاں
انسان کو سامنے سے کچھ دکھایا نہیں جا رہا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو یہاں ڈالو یا وہاں ڈالو ہ تو کوڑا ڈالل مپ لگ
ہوں سیٹ جو آگ ہاں ہاں یہ تو ہاں
کوڑا کیا کہتے ہیں کاغذ واغذ پھیلا دو اپنے کانچ ہوتا ہے اس میں دیکھو گندا کوڑا ہوتا ہے اس میں کتے وتے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں چ کبھی کبھی وہ بھی چارہ چگنے کے حساب سے کبھی کبھی وہاں چلی جاتی ہے بوڑے کے پاس وہ گندگی وغیرہ لگتی تو غلط ہے نا
ہ س کہ ہ
چل رہا ہے وہاں کانچ وانچ پڑا ہے پیر میں چھپ جائے گا تو ایک پریشانی کی سو پریشانی سانیا بن جائیں
ہاں ہاں
وہ ایسا کام ہی کی کروں ایاز ہی پڑھ اور وہی جب ڈسٹ بین ہے نہیں بھی یہ تو اپنا کوڑا سیفلی ایک ایک ایک اپنا طریقے سے کھٹ ک کر لو ایک ہی بار گاڑی ہے اب میں ایک ہی بار ڈال دو جی
ا سب کر دگا نہیں ہے نا بہت کم لوگ ہے جو اپنے صاف صف پ خیال رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ بی سڑک کئی گھڑا پھینک جتے ہیں اور اس سے اور اس سے ہمیں تو دقت ہو رہی ہے تو ہم پھینک رہے گھوڑا اس سے ہمیں تو دقت ہوگی ہم اپنی گلی میں کوڑا پھینکیں گے تو سب میر کو دقت ہو کسی اور کو تو کیکہ وہاں تو ہم نہیں رہے اور تو نہیں رہا
ہاں اب ہو جو دیکھو دیکو گ جالوس گیت بھی پلی ہے نا یہ کوڑا بن کے جلا دیتے پھر اس سے نا ایئر پولوشن بنتا ہے گندگی ہوا والاا ہوا پھیلتا ہے تو بیماریاں ہو ج کسی کو سانس لینے کی پرابلم کسی ج آنکھوں میں درد اس لیے بوولک کہ بارت کی س شریر کا حساب الگ ہوتا ہے وہئی جھیل پاتا ہے کوئی گندگی نہیں رہ ہیلو
ہوں
میں نے یہی سوچا میں نے کہ آپ وہاں گئے ہو ماشاء اللہ سے بڑا دیکھنے میں سندر سا بڑا پیارا سا لگ رہا تھا مجھے
ہاں بہت اچھا ہے نرسری اور کیا نام ب سب صاف صفائی کا بہت خیال ہے وہاں پہ بہت زیادہ تو ہ دس جگہ جگہ پھر ختم ختم مطلب ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ب سے لوگ خیال رکھتے ہیں یہ کوڑے میں ہی ڈالتے کڑا وہ وہ وہ ڈالتے تو وہاں پہ اتنے صاف صفائی گرم چاری رکھ رکھے ہاں تو وہ گرم گرم پہ کرتے رہتے ہیں سات س
ہاں یہ یہ بہت مطلب بہت بڑھیا بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے پتا ہے پھر دل کرتا ہے ایسی جگہ جانے کا صاف ستھری جگہ دیکھ کے نا من کرتا ہے پھر دل کرتا ہے چلو تھوڑی دیر اور لوگ جاتے ہیں
ہاں فیملی پارک ہے بہت اچھا ہے مب تو بہت اچھا لگا جا کے میں نے سوچا کہ بہ میں نےاں جب دوبارہ آئیں گے یہ بہت اچھا لگا تھا وہاں
اچھا رہے پت ہے وہاں فلاور اور انا پیارا وہ گت کا بنا ہوا ہے تو سارے نظارے اچھے
ہاں ہاں بہت اچھا ہے وہاں پہ بہت اچھا ہے وہ مجھے تو بہت اچھا لگا میری فیملی کو تو بہت اچھا لا فیملی کو لے کے آتی تو فملی کو بہتچ
ہاں بڑھیا ہے وہ پھر یہ بھی ہے نا کہ چلو اپنا آس پاس نا بہت ساری چیزیں صاف ستری دکھ جاتی ہے نا اچھے اچھے تو د کرتا چلو اس مع ہمیں
ہاں آپ بھی جانا آپ کو کیا ن کسی دن دیکھ ہاں
ہاں انشاء اللہ ج میں کوشش کروں گی جانے کی خری ہوتیے میں بھی بہت دن سے سوچ رہی تھی کئی ہو کر آؤں گی ہاں لیکن وہی ہے نا کی تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا گھر
اب کیا کریں اپنے جاب کوب کرنے والے انسان کو ویسے نہیں ملتا
ہاں یہ تو ہے ہی بس تھوڑا سا تھوڑا سا صاف صفائی کا دھیان رکھنا اور بے بچے ن تھوڑے سے زندگی زیادہ کرتے ہیں ان کو سمجھ پتا بائی صفائی بہت ضروری ہے ان کو دس دس بار بتا کے ہاتھ بلو نے پڑھ
ہوں سی گئی ہو
چلو بڑھیا مجھے آپ سے بات چوا
مجھے بھی آپ سے بات کر اچسا بہت کیا بہت اچھا لگا پھر بات کریں گے آپ سے اس بارے میں چلو ٹھیک ہے بائے اللہ حافظ